ہ
ہلو
ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
آپ ٹھیک ہے اچھا سے
جی میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ کی آواز مجھے اچھے سے نہیں آ رہی ہے بہت سلو آ رہی ہے
اب آ رہیے
ہاں تھوڑی بہت آ رہی ہے
بیچ
اور آپ کے گھر پہ سبھی ٹھیک ہے
جی سب ٹھیک ہے وہاں سب ٹھیک ہے
ہاں
اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے
بہت کم آ رہی ہے
پتہ نہیں کیوں ہورا سا
د نہیں م نے تومول لڑ کو اچھے سر اب پتا نہیں کیوں
اور بتائیں آپ ہاں سب ٹھیک ہے وہاں سب ٹھیک ہے آپ کے بائے ٹھیک ہے
ہاں پاپا ٹھیک ہے آپ کے ہارث ٹھیک ہے
جی جی وہاں سیرت وغیرہ سب ٹھیک ہے
ہاں سبھی ٹھیک ہے شکر اللہ کا آپ مجھے یہ بولا آپ کیا کر رہی تھی کیا کر رہی ہو آپ آج کل
میں بس بیٹھی تھی ابھی فی الحال کے لیے آج کل تو میں ابھی بیٹھی ہوں
اچھا ٹھیک آپ وہ کراشری واشری نہیں کر رہی ہو آج
ہاں ہاں کرتی ہوں بیچ بیچ میں زیادہ ٹائم نہیں
ہاں
ہوں ابھی گرمی ہے نا اس وجہ سے نہیں کر پاتی اس پہ جیسے
ہاں آج تو بہت گرمی ہے لیکن پھر بھی آج وہاں پہ موسم پھر بھی ٹھیک تھا
ہوں ہوں پھر بھی آج پرسوں سے تھوڑا بہت فرق ہو رہی ہے گرمی میں
ہاں کل زیادہ گرمی تھی دن بھر نہیں ہاں ہاں میں نے پی چے یاد ہی نہیں ہے
ہوں ہں ہں
میں نے پی کے نہیں
اچھا ٹھیک
میرا پیر سارا کلر سے خراب ہو گیا ہم نے کلر کیا تھا نا یہاں پہ
گھر پہ
ہاں میں نے پیر ڈالا کہیں پہ میں نے دیکھا میں نے دیکھا ہی نہیں
اچھا ٹھیک اب تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے
ہاں ٹھیک تو ہوگا لیکن خراب ہو گیا ہے
ہاں ٹھیک صاف کرنا تھا پیٹرول سے
ذرا بھی خود ٹھیک ہو جائے گا
ہوں
اور ہم لوگ گئے تھے آج وہاں پہ ہمارا آرگنائزیشن کے ساتھ آج پلس اسٹیشن پروگرام تھا ہمیں وہاں پہ اتنا مزہ آیا
اچھا آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں میں بھی آتی
ہاں ہم صبح گئے تھے پھر ہمارا شاید گیارہ بجے پروگرام اسٹارٹ ہو گیا پھر ایک ایک بجے تو ختم ہو گیا
ہوں ہوں اچھا ٹھیک پھر آپ کب پہنچے گھر
پھر ہم گئے وہیں پہ وہیں سے پکنک پھر ہم نے بہت انجوائے کیا اور ہوں دو تین بجے ہم وہاں سے نکلے ہم چار ساڑھے
ساڑھے سات اچھا ٹھیک
ہوں
اب اور کون تھا آپ کے ساتھ جن کو آپ جانتی ہوگی
میرے ساتھ ایک یہی کہ بارملہ کی ایک ہوں
اچھا
شس اڈوکیٹ ایک لڑکی ہے شس اڈوکیٹ وہ بھی کام کر رہی تھی اور وہ دو تین اور بھی تھے زیادہ تر میں زیادہ میں کسی کو نہیں جانتی ہوں البتہ اس کے ساتھ میں نے کام کیا ہے سو وہ میرے گروپ میں ہی تھی ہم لوگ ایک ہی ساتھ کام کر رہے تھے پھر میں اب اس کے ساتھ میری تھوڑی اچھی بن۔ بنتی ہے
اچھا ٹھیک عمیرہ نہیں تھی
نہیں عمیرا اس والے گروپ میں نہیں ہے عمیرا دوسرے میں ہے
اچھا ٹھیک اور بتا منازہ سے بات ہوتی ہے
منازہ کے ساتھ میری بات بہت کم ہوتی ہے تبھی گروپ میں کی تھی میں نے سوچ میں نے سوچا تھا آپ کل میرے ساتھ آؤ گی ہم کہیں جائیں گے پھر
ہاں میں کوشش کروں گی بیسکلی ہمیں دعوت ہے اگر وہ نہیں ہوئی تو پھر میں آؤں گی
ہاں میں سوچ رہی تھی ہم لوگ ایک ہی ساتھ جائیں گے ہمیں کل ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے میں انہیں گھر والوں کے ساتھ آؤں گی وہاں تک پھر میں وہاں سے مجھے وہاں سے جانا مجھے تمہارے ہی گھر سے آنا ہے ویسے
اچھا ٹھیک ٹھیک نہیں میں کوشش کروں گی اگر ہوا پوسیبل تو میں آؤں گی اب مجھے آپ کو ویسے بھی میں آپ سے ناراض تھی مجھے آپ سے بات نہیں کرنی ہے
پتہ نہیں
کیا پتہ نہیں
کیا مطلب آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرنا چاہتی ہو
میرا برتڈے تھا اور آپ نے مجھے ویش نہیں کیا
جلائی میں ہ سوری
اٹس اوکے اٹس ناٹ اوکے بٹ اٹس اوکے
اس نے بھی تو یہ نہیں چڑھایا تھا من سنپ پے
ہوں میں تو امپورٹنٹ ہی نہیں ہوں اپ کسی کے لیے
ہاں
اب تو میں آپ لوگوں کے لیے
ارے نہیں پلیز اب اب ایسی بھی بات نہیں ہے
اب ایسی ہی بات ہے انہوں نے مجھے ویش کیا تھا مگر آپ نے مجھے وش نہیں کیا وہی تو
مجھے بہت گلٹی فیل ہو رہا ہے مجھے یاد ہی نہیں رہا میرے ذہن سے نکل گیا خدا کی قسم
یہی تو مسئلہ ہے ذہن میں ہی تو رہنا چاہیے
میں نےاسانپ پہ بھی نہیں دیکھا
ہوں
ویسے تو مجھے وہاں سے پتہ چلتا
وہی تو وہاں سے تو سب پتہ چل جاتا ہے
ہاں میری ایکچولی گھر پہ بہت کام پڑ رہا ہے مجھے یاد ہی نہیں رہا نہیں پلیز
تو کیا بولوں میں اس دکھ کو میں کیسے الفاظوں میں بیان کروں
اور پھر
نا تو
نہیں اب کوئی نہیں اب کوئی نہیں اب ہم کل ملتے ہیں پھر آپ کی ناراضگی بھی دور ہو جائے گی ٹھیک ہے اب غصہ
ہاں انشاء اللہ کوشش کروں گی میں نے تو پرسوں سوچا تھا میں آپ کو بولوں گی آپ کو میرا برتڈے یاد نہیں ہے ویسے میں نے سوچا چھاٹو میں ایک اگربتی کو تین ٹکڑوں میں توڑ دیتا تاکہ باقی اب دکھ اتنا بڑھ گیا نا کہ اب برداشت نہیں ہو رہا تھا برداشت نہیں ہو رہا تھا مجھے یہ دکھ تو سوچا یاد دلا دوں
ہمم یہ بہت اسپائسی ہے وہ
آپ کیا کھا رہی ہیں
س سیرت نے بنائی ہے میگی یہ اتنی اسپائسی ہے ہاں
ایک طرف میں نے پندرہ سال میں پھر میادے میں آپ کو درد ہوتا ہے نا کیا ہو گیا آپ کو
نہیں میں میرے تو منہ میں ہی درد ہوتا ہے
ہممم منہ سے ھی درد شروع ہوتا ہے
میرا تو منہ ہی جل جاتا ہے پہلے ہی
ہاں میں نہیں کھا پاتی ہے یہاں سے میں کھاتی ہوں ایک ایک
ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں
ہمیں تھی نا وہ لڑکی ساتھ جمع بور کھلی کیا اس نے بولا تھا ہم جائیں گے اس ج بہن پڑتی یونیورسٹی میں ہماری ڈپارٹمنٹ میں پڑھتی ہے
ہوں ہوں
مو رہے تھے ہم جائیں گے رات کو ادھر ہی پھر تم کل جانا یہاں سے ہی تمہیں پھر بھی کل آنا ہی ہے سناسوسا نہیں ہم جلدی آئے نا وہاں سے من ستا اب میں کیا چاہوں گی ادھر میں کل وہیں سے آتی ہوں میں صابرہ کو فون کرتی ہوں میں اگر وہ فری ہوئی تو ہم ایک ہی ساتھ جائیں گے
اور تیاریاں کہا پو جی کپڑے لایا اپ نے
ہاں کپڑے تولیے ہم نے دکھائے نا
ہم لگہ اس کے بعد میں تو اور کوئی شاپنگ واپنگ کی آپ نے
پھر ہم کل جائیں گے اگر تو میرے ساتھ آئ
ہوں ٹھیک ہے کپڑے لانے ہاش ٹھیک ہے
پھر ہم کچھ اچھا سا لائیں گے
ٹھیک ہے ان شاء اللہ
اوکے
ہمم اور بولو
میگی اتنی تھیکھی ہے
پاگل ہو پھر بیمار ہو جاتی ہو
ہوں
میں بولا پھر بیمار ہو جاتی ہوں
ہاں اور باقی
باقی
وہ میری کپڑے بھی خراب ہو گیا اس سے میرے کپڑوں پھر کپڑے بھی گندے ہو گئے میگی سے
کپڑوں سے کھا رہی ہوں کے منہ سے
ہوں
تھوڑا کپڑوں سے کھا رہی ہوں
ہاں یہ کپڑوں پے گر گئی اور ہارس کیا کرتا ہے آج
ہارس نے پرسوں ایڈمیشن کیا گریجویشن کے لیے ڈگری کالج بیمنا میں ہوں بیمنا میں ہوں
تمہارے والے کالج میں اس والے کالج میں
نہیں میں تو وہاں جاتی تھی ویمنس کالج وہ اس نے ڈگری کالج میں کیا بمنا
ہاں ہاں
وہ دوسری بات ہے اب وہ ویمنس کالج نہیں رہا وہ اب
سمایا
وہ بھی اب وہ والا کالج بن گیا
کس کے لیے اچھا ٹھیک ہوں
میں مطلب وہ بی اب ویمنس کالج نہیں رہا وہ اب ہو گیا کوایڈ
ہاں مجھے پتا ہے وہ کالج کہاں پہ ہے جہاں پہ تم نے بولا تھا تم نے دکھایا تھا نا لاسٹ ٹائم
اچھا ویمینس کالج
نہیں بیمنا کا
بمنا ہاں ڈگری کالج بیمنا ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں وہاں پہ ہاسٹلس ہے
ہاں
آ پ آ پی آپی آپ
چلو میں آپ کو شام کو بات کرتی ہوں آپ سے ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ
ہ ہ اوکے بائے